ہلو وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ بھائی ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
گھر میں سب ٹھیک ہے ہم اب ٹھیک ہو گھر میں
جی جی بالکل کیا کر رہے ہو ابھی ماں بہن ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
امی ابو ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو ابھی
ابھی ہم کھیل رہے تھے کرکٹ
جی جی بالکل آپ کھیلتے ہو کرکٹ والی بال
اور کرکٹ میں والی بال بھی
تو کیا کرتے ہو آپ بیٹنگ کرتے ہو یا بالنگ کرتے ہو کرکٹ میں تو اچھا بات ہے کون سا فیوریٹ پلیئر ہے آپ کا
میرا فیوریٹ پلیئر ہے کوہلی
وراٹ کوہلی ہاں وہ ب وہ بہت ہی اچھا پلیئر ہے ہے نا
جی بت اچھی اچھی بلر ہے
وہ بہت ہی اچھا پلیئر ہے دنیا کا سب سے بہترین پلیئر ہے اسی کو کنگ آف کرکٹ بھی مانا جاتا ہے نا
جی جی جی
اس کے شارٹس بہت ہی اچھے ہوتے دیکھنے لائق ہوتے اس کے شارٹس ہے نا
جی جی
وہ بہت ہی خوبصورت شارٹس مارتے ہیں کی چوائ بہت اچھی ہے نا
جی
تو والی بال بھی کھیلتے ہیں آپ
جی والی بال بھی کھیل رہا ہوں کب وکٹ بھی کھیل رہا ہوں
اچھا والی بال اب نہیں کھیلتے اتنی
ہاں کبھی کبھی کھہ رہا ہوں
تو زیادہرپ کرکٹ ہی کھیلتے
جی کرکٹ ہی کھیلتے ہیں زیادہ
جی دیکھیے میں بھی کرکٹ ہی کھیلتا ہوں زیادہ تر کیونکہ والی بال میرے کو پسند نہیں ہے نہ تو اتنی کھیل نہیں آتی ہے سچ ہی بتا رہا ہوں لیکن یہ جو ہے والی بال میں یہ کرکٹ میں کھیلتا ہوں ہے نا کرکٹ میں بہت مزہ ہے
جی
ہے نا دیکھو جی جی بالکل دیک میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے نا
جی جی جی
غلطیوں سے میر کو یاد آئے کہ غلطیوں سے کیسے انسان سیکھتا ہے تو میں مثال دینا چاہتا ہوں یہی کرکٹ کی آپ نے کرکٹ کی بات چھیڑی تو اسی پہ مثال دینا چاہوں گا دیکھے ہوت ہوت ہوتا کیا ہے کرکٹ سے کہ انسان جب کرکٹ کھیلتا ہے تو ایک بار وہ انسان آؤٹ ہو جاتا ہے کسی گیند پر ہے نا
جی بھائی جان
الی بار سمجھاتا ہے کہ میرے کو کیا کرنا ہے کس جگہ میں نے غطی کی وہ غلط میں سدھارنے کی کوشش کر رہا کرتا ہوں ہے نا تو ایک یہ آپ دیکھو وراٹ کوہلی کو ہی لے لو جب وہ ٹیسٹ میں یہ
جی
پریشانی میں تھا وہ آف سائڈ آف اسٹم بال پہ آؤٹ ہو جاتا تھا سلپ میں کیش ڈالتا دےجتا تھا ہے نا تو اس نے سیکھا پھر یہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں پھر اس نے وہ غلطی سیکھی ہے نا
جی بھائی جان
تو آج کیا ہوتا ہے کہ اس کے دس ہزار رن پورے ہو جاتے کرکٹ میں ٹیسٹ کرکٹ کر میں ہے نا تو وہ پھر اس نے سیکھا لیکن لیٹ سیکھا
جی
تو آج اس کے دس ہزار رن پھر اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تو ہم کیا کر سکتے وہ اس کی اپنی چوائس ہے اس نے سیکھا آج کل وہ اس گیند پہ آؤٹ نہیں ہوتا ہے نا
جی بھائی جان جی ہاں
ہ تو اس نے سیکھا ہے اس لیے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے ساتھ اگر ہم کبھی کچھ غلطی کرتے ہو ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے کہ یہ غلطی ہو گئی اب میں دوبارہ نہیں کرنا چاہوں گا یہ غطی ہے نا
جی بھائی جان
ہمیں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے غلطی انسان کو سکھاتی ہے اور غلطی انسان کو کبھی کبھار مار بھی پڑھوا سکتی ہے نا
جی بھائی جان
تو ہمیں غلطیوں سے سیکھنا ہے
جی
ہے نا بھائی جان
جی جی بھائی جان جی
ا تو آپ بتائیے کچھ
ہم اس پہ بات کریں گے جنگلاتے بات کریں گے اب
جنگلات پہ تو میں یہ پہلے بولنا آپ کے وہاں موسم کیسا ہے آج
دھر آج تو گرمی تھی بہت
گرمی ہمارے یہاں تو بارش ہو رہی تھی بہت ہی اچھا موسم تو ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم گھر والوں کے ساتھ گھومنے چلے جائیں گے کیونکہ انسان کو گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے اس سے ہوگا کیا کہ جب ہم جی جی جی جی جی جب ہم انان اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے کچھ انسان کے اندر وہ بات ہوتی ہے کوئی جو کہ ہم شیئر نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے دوستوں کے سھ شیئر کرتے پھر ہمارا من جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے نا تو ہمیں دوستوں کے ساتھ یہ ایسی باتیں شیئر کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدھی پریشانی وہیں پر حل ہو جاتی
جی بائی جان جی جی جی بائی جان
تو ہمیں یہ اپنی دوستوں کے ساتھ بات شیئر کرنی چاہیے اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے اور میں یہ بتا کے ہم گھومنے کا پلان کر رہے دیکھو اب کہاں جائیں گے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ آپ خود دیکھو پہاڑوں میں جائیں گے پہاڑوں میں مزہ آیا نا پہاڑوں میں جانے کا پلان کر رہے تھے ہم لوگ تو آ آپ دیکھ سکتے پہاڑ وہ جرنی جب وہاں سے بہتے ہیں تو مزہ آتا ہے انسان کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس میں گندگی پھیلاتے ہیں اس کی ذمہ دار ہم خود ہی ہے نا ہم اس پہ گندگی پھیلاتے ہیں نا
جی جی
ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے ہم اپنا ہی نظارے بہت ہی خوبصورت نظارے جو ہوتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہے نا
جی
ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم جائیں گے کسی جگہ کسی خوبصورت جگہ جائیں گے پہاڑوں میں جائیں گے تو پھر وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں پالیتھیین پھینک دیتے ہیں نا یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے گندگی نہیں پھیلانی چاہیے گندگی انسان کو کیا کرتی ہے کہ انسان کا صحت بھی خراب ہو جاتا ہے اس انسان کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے اس سے دیکھو ہم کسی جگہ گندگی پھیلاتے ہیں آ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں مچ مچھر آ کے لگ جاتے ہیں نا مچھر پیدا ہوتے اس سے پھر وہ مچھر ملیریا پیدا کرتے پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑ سکتے ہیں ہے نا
جی جی بھ جان
اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہے نا
جی جی جی
ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ اگائے گندگی کم پھیلائے پانی میں نہ گندگی پھیلائے تو یہ بہتر ہوگا پانی انسان کے لیے بہت اہم حصہ ہے انسان کے لیے بہت ضری ہے نا
جی
پانی گندا نہیں کرنا چاہیے آج کل کیا کرتے ہیں کہ جی جی جی جی بالکل بالکل آج کل کیا کرتے ہیں کیا انسان پانی میں جو ہے نا گندگی پھیلاتا ہے کوڑا کرک ڈالتے گرمی سے جو بھی گندگی نکلتی ہے وہ پانی میں ڈالتے ہیں یا کسی انڈسٹری جو یا کسی کمپنی سے جو گندگی نکلتی ہے وہ وہ بھی پانی میں ڈالتی ہے کسی بھی سی میں ڈالتے ہیں یا کہیں بھی ڈالتے ہیں نا
جی
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ماحول خراب ہو جاتا ہے وہ ہمارا اپنا کام نکل جاتا ہے کسی ٹائم لیے ہمارا اپنا کام نکل جاتا ہے ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کے اس سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں پھر وہی پانی ہم پی لیتے ہیں یا جانور پی لیتے وہ پانی پھر وہ جانور بیمار پڑتے ہیں پھر کیا کرتے کیونکہ لیے دوائی لانی پڑتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ جب ہم کمائیں گے جب ہم ٹھیک رہیں گے تب وہ کم یہ کیا کہتے ہیں اسے ان کا علاج کر سکتے ہیں نا
جی جی بھائی جان
تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے پانی میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے
جی جی بالکل بات سہی آپ نے کہی جو کریں گے آپ جنگلات پہ جو ہم پیڑ کاٹ رہے
جی جی پیڑ نہیں کاٹنے کی
پیٹ نہیں کاٹنے چاہیے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے دس بیس لگانے چاہیے اگر دس تک کاٹیں گے بیس لگانی چاہیے
جی جی بالکل بالکل دیکھو اگر جی جی میرے کو آواز آ رہی ہے آپ کی دیکھو اگر ہم کسی ضرورت کی وجہ سے ایک پیڑ کاٹ بھی لی تو ہمیں کیا کرنا چاہی کہ دس پیڑ واپس لگانے چاہے چاہیے ہے نا آپ نے اگر جنگلات کی بات چھیڑی دی ہے تو جنگلات کے بارے میں آپ سے میں یہی بات بولنا چاہوں گا کہ دیکھو جنگلات میں جب پیڑ ہوتے تو وہ جنگلات بھی بہت خو مطلب اچھا نظارہ لگتا ہے اس کی اور دیکھنے میں کا من کرتا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت لگ جاتا ہے نا جنگلات انسان کا دل نا مطلب خوش کر دیتا ہے جب ہم جنگلات کی اور جاتے ہیں
جی بھائی جان جی جی
تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پیڑ کاٹے اس سے کیا ہوگا کہ دیکھو جنگلات بھی کیا ہے جنگلات جو جنگلی جانور ہے ان کا گھر ہے ہے نا
جی
ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے چاہیے یہ ہمارے لیے بہت ہی برا ہوگا ہمارے ماحول کے لیے بھی بت برا ہوگا ہمارے شہر کے لیے بھی برا ہو گیا ہے نا دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو جی جی میں نے بات صحیح بولی تو آپ بتائیں گے کچھ اس بارے میں
اس بارے میں بہت خیال رکھنا چاہیے خاص خیال پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے اگر دس کاٹیں گے بیس لگانے چاہیے
جی جی بالکل بالکل دیکھیے بیس نہیں ہمیں سو پیڑ لگانے چاہیے اگر ہم دس کاٹے ہیں نا
جی جی ہم لگاتے ہیں ہر ہر مہینے کے لگاتے ہیں ہم اگر دس کاٹیں گے ہم لگاتے ہیں بیس
جی جی آپ اچھا کام کر رہے دیکھو میں اس لیے اس لیے ہم بولتے ہیں کہ ایک پیڑ کاٹے تو دس پیڑ واپس لگانا چاہیے اس لیے ہم بولتے ہیں کیونکہ دیکھو جب ہم ایک پیڑ کاٹتے پھر ہم دس پیڑ لگاتے کیا پتا کون سا پیڑ یہ گرو ہو جائے ہے نا تو اس میں دو یا تین گرو ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارا کام چل جاتا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دس پیڑ لگاؤا واپس اگر ہم ایک پیڑ کاٹ بھی لے ہے نا کسی ضرورت کے لئے دیکھو پیڑ ہمیں کرتا پیڑ سے بنا سکتے دیکھو یہ ہمارے گھر کے لیے استعمال کی جاتی ہے نا ہمارے گھر کے لیے اس استعمال کیے جاتے ہیں فرنیچر ہم اس سے بنا سکتے ہیں ہم اپنے گھر بھی بنا سکتے ہیں اس کی وجہ آج کل دیکھیے کو لکڑیوں کے گھر ہوتے ہیں پرانے زمانے میں لکڑیوں کے گھر ہوتے تھے ہے نا
جی جی بھائی جان
دو پیڑ جتنا جی جی بالکل وہ گھر بہت خوبصورت لگتے فرنیچر ہی دیک آج کل فرنیچر بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے ہے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ اگائے گندگی نہ پھیلائے پانی پودوں میں ہے نا اور بچی کو کو موبائل فون سے دور رکھے موبائل فون کے بت سارے فائدے یہ صح بات ہے موبائل فون کے فائدے لیکن موبائل فون کے نقصانات بھی ہے یہ بھی تو آپ کو پتا ہی ہوگا ہے نا
جی بھائی جان
موبائل فون سے جتنا ہم اپنے بچوں کو دور رکھیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا
جی بھائی جان
ا ہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہم انہیں موبائل فون آ دے موبائل فون دے لیکن ہم انوں نے کم موبائل فون استعمال کرنے کو دیا اس سے ہوگا کہ اس سے ان کی آنکھیں خراب ہو جائے گی تو آپ نے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات اچ
بہت اچھی لگی بات آپ کی میں بھی دوبارہ کروں گا کال آپ کو انشاء اللہ
جی جی بالکل میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے
چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ
ہ ن تو کہ بھائی